وعلیکم السلام سلام السلام علیکم
وعلیکم السلام اور ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر شکر آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی بہن ٹھیک ہے آپ
شکر اللہ کا اپ کے بھائی بھائی ٹھیک ہیں
شکر شکر اللہ
آج اسکول سے آ وقت میں سوچ رہی تھی کہ کہ دنیا میں سب سے خوبصورتی رشتوں میں سے ایک رشتہ بھائ اور بہن کا ہوتا ہے
بالکل ٹھیک کہا تم نے بھائی بہن کا رشتہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس رشتے میں محبت بھی ہوتی ہے دوسری دوستی بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا سہارا بھی ملتا ہے
جی جی جب میں چھوٹی تھی اور مجھے کسی بات ڈر لگتا تھا تو میں سب سب سے پہلے
ہ
جی جی جب میں چھوٹی تھی اور مجھے کسی بات ڈر لگتا تھا تو میں سب سے پہلے آپ کے پاس آتی تھی مجھے لگتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ ا مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں
اور مجھے بھی ہمیشہ تمہاری فکر رہتی تھی جب ہم اسکول جاتے تھے تو میں دعا کرتا تھا کہے اللہ تمہیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھے دل میں ہ ا مصیبت سے محفوظ رکھے
جی جی آج کل لوگ اکثر دوستی اور دوسرے رشتوں کے بات کرتے ہیں لیکن لیکن جو ہمارے بھائی بہن ہے نا اور جو تمہارے بھائی بہن ہے ان کے رش ان کی رشتے کی اہمیت کو کم سمجھتے ہیں
یہ بات صحیح ہے بھائی بہن کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو بچپن سے بڑھاپے تک ساتھ چلتا ہے دوستوں میں دراریں آ سکتی ہیں لیکن بھائی بہن کا رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے
مجھے بچپن کے دن یاد ہے جب میرے بھائی مل کر کہتے تھے کبھی کبھی ہماری لڑائی بھی ہو جاتی تھی لیکن کچھ دیر بعد پھر ہم ہنستے بھی لگتے تھے
ہاں لڑائی تو ہر بھائی بہن میں ہوتی ہے لیکن ان لڑائیوں میں بھی محبت چھپی ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ دل میں ایک دوسرے کے لیئے پیار اور عزت ہونی چاہیے
آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب کرھر میں ا جب گھر میں آپ کی بہن نہ ہوتی ہے تو گھر کچھ سنا سونا لگتا ہے
بالکل بہن گھر کی رونق ہوتی ہے اس کی مسکورت اس کی باتیں گھر کی ماحول کو خوشگوارا بنا دیتی ہے
اور جو میرے بھائی ہے نا وہ گھر کی طاقت ہوتا ہے جب بھائی کے ساتھ ہو جب بھائی ساتھ ہو تو بہن کو ہی مت ملتی ہے اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کی حفاظت کرنے والا ہے
یہ تو بائی کا فرض ہے
ہاں ہاں
بھائی کو چاہیئے کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت کرے اس کی عزت کرے اور مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے
ہاں بالکل اسلام میں بھی بھائی بہن کے رشتے کو بہت اہمیت دی گئی ہے نا
جی ہاں اسلام ہمیں رشتہ داروں سے حسن و سلوک کا حکم دیتا ہے بھائی اور بہن کا رشتہ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے جو لوگ اپنے رشتہ داروں کی قدر کرتے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمت نزل کرتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی بہن وہ ہوتی ہے جو اپنے بھائی کی عزت کرے اور اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے
ہاں مجھے بھی بڑے بھائی نے یہی بولا تھا اچھا بھائی وہ ہوتا ہے جو بہن کی جذبات کا خیال رکھے اس کی خوشیوں کو اپنی خوشی سمجھے
ہاں جب بھی مجھے کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو میری رہنمائی کرتے ہیں میرے بھائی جو ہے میرے بھائی گھر میں اس لیے مجھے اسی لیے مجھے اپنے بھائیوں پر بہت بھروسہ ہوتا ہے
شکریہ بولنے کے لیے شکریہ بولنے کے لیے یہ سب لیکن تم بھی میری بہت ہمت بڑھاتی ہو جب میں اداس ہوتا ہوں تو تمہاری باتیں میرے دل خوش کر دیتی ہے
یہی تو پیار ہے ہ ایک دوسرے کے انترکھ اور خوشی میں شریک ہوں ن
بالکل ا مجھے بھی اپنا بھائی یہی مجھے بھی اپنا نہ بھائی یہی بولتا تھا بڑا والا بھائی
اچھا اچھا مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے کہ جب میرا بھائی امتحان میں اچھا رزلٹ لایا تھا نا سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی تھی تب
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی ہلو ہلو
ہلو ہلو
جی
اور جب تم نے اسکول میں انعام جیتا تھا تو مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں نے خود کی کامیابی حاصل کی ہے یا میں نے بڑے بھائی سے سیکھا جبنا میری چھوٹی بہن جاتی تھی نا اسکول پھر اس نے مجھے یہ سا سب کہانیاں بتائی مجھے ابھی بھی یہ کہانیاں یاد ہے
اچھا اچھا آج کل موبائل فون اور سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ ایک گھر میں رہ کر بھی دور ہو گئے ہیں
ہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پہلے لوگ مل بات کر باتیں کرتے تھے آج ہر شخص موبائل فون میں محسوس رہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی حق نکالے وقت نکالے
مجھے لگتا ہے کہ جب بھائی بہن مل کر بات کرتے ہیں ن جب میں اپنے بھائی بہن سے مل کر بات کرتی ہوں نا تو ان کا رشتہ وہ محود ہو جاتا ہیں
سے غلط غلطیاں غلط فہمیاں دور ہوتی ہے اور محبت بڑھتا ہے
اگر کبھی بھائی بہن میں ناراضگی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے آپ کیا کرتے ہو جب آپ کی بہن کے ساتھ ناراضگی ہو جاتی ہے
ناراضگی کو لمبا نہیں کرنا چاہیے انسان کو ہ پہل کر کے صلح کر لینی چاہیئے محبت والے رشتوں میں آنا اور تکربر کی جگہ نہیں ہوتی
یہ بات مجھے بہت پسند آئی کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتوں کو خراب کرنا عقل مندی نہیں ہے
بالکل جو لوگ اپنے رشتوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ زندگی میں زیادہ خوش رہتے ہیں
ہاں رکشا بندھن اور دوسرے تہوہاروں پر بھی بھائی بہن کے رشتے کی اہمیت بیان کی جاتی ہے
جی ہاں مختلف تہوار اور روایات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بھائی بہن کا رشتہ محبت حفاظت اور وفاداری کا رشتہ ہے
مجھے لگتا ہے کہ بہن کو بھی اپنی بھائی کی عزت اور خدمت کا خیال رکھنا چاہیے
اور بہن کو بھائی کو بھی بہن کی تعلیم ترقی اور خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے
ہاں جب گھر میں بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں نا تو والدین بھی خوش رہتے ہیں
بالکل ماں باپ کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچے آپس میں پیار اور اتحاد سے رہیں
مجھے لگتا ہے کہ بھائی بہن کا رشتہ ایک پھول کی طرح ہوتا ہے جسے محبت اور احترام کے پانی سے سینچنا پڑتا ہے
کیا خوبصورت مثال دی تم نے اگر محبت اور عزت ہو تو یہ پھول ہمیشہ کھلتے رہتے ہیں
ہاں اور اگر غصہ حصد اور نفرت آ جائے تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے
اس لئے اس لئے ہمیں ہمیشہ معاف کرنا اور برداشت کرنا سیکھنا چاہیئے
آپ کی نظر میں بھائی بہن کے رشتے کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے
میرے خیال میں سب سے بڑی خوبی ب گرز محبت ہے بھائی بہن ایک دوسرے سے کسی فائدے کے لیے پیار نہیںکلتے کرتے بلکہ دل سے محبت کرتے ہیں
ہاں ہاں میں بھی اسی بات سے متفق ہوں یہ رشتہ دنیا کا خوبصورت رشتے میں سے ایک ہے
اور ہمیں اس راستے کی قدر کرنی چاہیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پیاری پیارے بھائی بہن دیے ہیں
بالکل جو لوگ اپنی بھائی بہن کی قدر کرتے ہیں نا وہ کبھی تنہا محسوس نہیں کرتے
اور جو لوگ اس رشتے رشتے کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ بعد میں پچھتاتے ہیں
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کے لئے دعا کریں اور ہمیشہ محبت سے پیش آئیں
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر بھائی بہن کو درمیان محبت عزت اور اتحاد پیدا فرمائے
آمین اور اللہ اللہ ہمیں بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دیر کی توحفیق دے
آمین اور یاد رکھو بھائی بہن کا پیار ایک ایسا قیمتی خزانہ ہے جو زندگی بھر انسان کے ساتھ رہتا ہے
بالکل اس پیار کی قدر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے
ہاں جی ہاں جی چلو ٹھیک ہے میں سو
ہاں آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بھائی بہن کا رشتہ محبت بھروسہ حفاظت اور قربانی کا رشتہ ہوتا ہے چلو ہم ملتے ہیں بعد میں اللہ حافظ
اللہ حافظ